سلا ولیکم بالکل کیسی ہو اپپا
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں
مائی آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتی ہیں سب خیریت سے ہیں
کر دعا کرتے تکلیف نہ خیریت سے ہے اور فرمائیے آپ کا کھانا وغیرہ ہو گیا
جی جی بالکل
اب تو دیکھا جاتا کھانا ا سم یہ ہو ہی گیا ہے تو کافی لگ دیکھ دیکھنے ج تو کافی لیٹ بھی کھاتے ہیں چار بجے تک بھی کوئی بھی کھانا کھاتے رہ
جی بالکل بالکل کیا ہے نا یہ ب چوں کے لیے ضروری ہے بار بار کھانا کھانا
ہاں تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا چاہیے پورے دنوں میں آج فرمایا آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
موسم تو آج بھی بے حد خوشنما ہے صبح سے بارش ہورہی ہے انشاء اللہ بے حد ہی خوبصورت لگ رہا ہے
بالکل صحیح کریے ہمارے یہا بھی دیکھا جائے تو کچھ ایسا ہی ہے موسم کافی اچھا ہورا ہے سہانا ہورا ہے
جی جی جی
اس لیے یاد کر رے تھے کہ ہم بتانا چاہتے تھے آج کل دیکھیے فون کا کون ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ اہم حصوں میں سے ہو گیا ہے فون نہیں رہتا ہے تو سارا کام ایسا لگتا ہے کہ ادھورا ہے ادھورا ہو گیا ہے کوئی بھی کام کرنے میں لیٹ ہو جا رہا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے انسان کی زندگی میں آج کل فون کا بہت زیادہ مطلب اہم حصہ بن گیا ہے بہت ضرورت ہے انسان کو موبائل فون کی کہ موبائل فون نے انسان کی ضرورتوں کو بہت ہی مطلب صاف سرل کر دیا ہے ضرورتوں کو بہت اچھا بنا دیا ہے
بالکل بلکل آجکل دیکھا جائے تو ہر کام فون پہ ہی ہو جاتا ہے کہاں پہلے لمبی لمبی لائنیں لگانی کرتی تھی بینک ونک کے چکروں میں اب آرام سے فون وغیرہ ہو جاتا ہے کھانا وغیرہ کا سامان ہو وہ آن لائن آ جاتا راشن کی سامان وغیرہ آنلائن کپڑے وغیرہ فری جتنے بھی ضرورت کے سامان ہوتے سب لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے منگا لےتے کسی کو تو کسی چیز سے تکلیف میں فون نے اپنا کام اتنا آسان کر دیا ہے کہ آج کل یو ہی کام اتنا فٹافٹ ہو جاتا ہے کسی کو بھی سوچنے کے لیے سمے ہی نہیں لگتا ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا
ارے دیکھیے تعلیم وغیرہ کے دتنا اچھا ہوگیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے بچے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں ہم
بالکل آج کل ساری بچوں کی پڑھائیاں اسکول والے بچوں کی مدرسے والوں کی کالج والوں کی ساری پڑھائیاں تو آن لائن ہو گئی ہیں تو بچے بہت تعلیم کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے اور کیا نا دیکھا جائے تو ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بہت کچھ تو فون سے ہی سیکھ لیے تھے پہلے کے زمانے میں بچے ٹیوشن وغیرہ جاتے تھے ابھی تو اپنی آن لائن کلاسز لے لیتے ہیں مطلب بہت اچھے آ رہے ہے دیکھنے کو ملتا ہے بچوں کا ویسے دیکھا جاںے نہ فون بہت انسان کے لیے ضروری ضرورت ہو گئی ہے
بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک دن فون مارنا بند کر دیا جائے تو آدھا کام وغیرہ ایسا ہی رک جائے گا ایسا لگتا ہے ہم کو کی دیکھ لیا سارے کام وغیرہ ہو جا رہا ہے نئے بچے جو ہو رہے فون سے نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں تعلیم کچھ چیزیں لے رہے ہیں اور آنے والے بوشیہ میں جو ہونے والے اس کی ابھی تیاریاں بھی کر رہے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے اور دیکھا جائے تو فون وغیرہ میں نئی نئی ریسیپی وغیرہ آ جاتی بالکل کھانا بنانا نہیں آتا فون وغیرہ میں دیکھ اتنے زیادہ ریسیپی آ جاتی ہے کہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کھانا وغیرہ بھی سیکھ لیتے نئی نئی چیزیں بنانا سیکھ لیتے تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ایک گھر میں سب کچھ ہے کسی چیز کو کسی چیز کو کہ کسی کو بھی جانکاری نہیں ہے کسی کے بارے میں تو فون وغیرہ اٹھائیے اس میں دنیا بھر کی جانکاری مل جاتی ہے تو
بالکل بالکل بالکل اور دیکھا جائے نا تو ہاں دیکھا جائے نا تو ویسے آج کل ہم کہیں گھومنے سفر پہ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو اپنے موبائل فون میں وہاں کا ماحول وہاں کی تصویریں وہاں کی ویڈیوز وغیرہ اچھے اچھے مطلب سامنے پلوں کو ہم اپنے موبائل فون میں قید کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فوٹو وغیرہ کلک کر سکتے تے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں اور کیا ہے دیکھا جائے تو آج کل نا دور دور ہمارے رشتے دار لوگ لوگ رہتے ہیں فیملی ممبرس وغیرہ رہتے ہیں تو ان سے ہم تو بات کر لیتے ہیں ہمیں دور لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم سے دور رہ رہے ہیں ویڈیو کال پر کال وغیرہ کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں گفتگو ہو جاتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے نا
بائی یہ تو پہلے کے زمانے دیکھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایسا لگ ستا تھا ک سال لمبا دن کے بعد ایک ویکتی سے بات ہوتی تھی وہ بھی چٹھی کو دوبارہ ہوتا تھا آج کل دیکھیے لوگ دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں دوسرے راجیہ میں ہے کال کر سکتے باتیں کر سکتے ویڈیو کالنگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے حال چال خبر کہاں رہتے سب دیکھا جائے تو فون وغیرہ میں آرام سے مل جاتا اتنا آسان ہو گیا ہے تعلیم وغیرہ دوسرے ملک میں کیا چل ہے سب گھر بیٹھے بیٹھے جانکاریاں مل جا رہی ہے کب بارش ہوگا کب دھوپ ہوگا فون میں میسج آ جاتا ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے آج بارش زیادہ ہوگی کم ہوگی نہیں ہوگی سب اتنا اچھا ہو گیا فون کی وجہ سے سب گھر بیٹھے بیٹھے اتنا اچھا جانکاری وغیرہ گھل مل جا رہا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ا کیا کہتے ہیں اور وں دیکھنے کو ایک چیز اور ملتی ہے نا اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال نہ کریں فون کا صحیح سے یوز نہ کریں اس کا تو وہ یہ بےیکار بھی ہے بچے لوگ ہے کیا ہم سوچتے ہیں بچے لوگ ہمارے اسٹڈی کر رہے ہیں تعلیم لے رہے ہیں ابھی بچے لوگ ا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں غلط سلط چیزیں دیکھتے ہیں اور کیا کہ مطلب گیمس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس سے آنکھوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے تو ہمیں نا اپنے بچوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے صحیح سے استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں ہمیں بچوں پہ نگاہیں رکھنی چاہیے
بالکل صحیح وہ دیکھا جائے فون جتنا اپیوگی ہے اس کا کافی زیادہ لوگ درپیوگ بھی کرتے ہیں کئی دیکھا جائے تو کافی فراڈ جیسے اسکم جیسے چیزیں ہو جاتی ہے کہ مان لو کسی کو کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے ایک تو دیکھا جائے ایسے ایسے پوسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے تو یہ سب چیزیں کبھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے ساری چیز اس کو جانچ پرکاار کرنا چاہیے کہ سچ خبر ہے کہ جھوٹی خبر ہے تبھی ہمیں آگے بتانا چاہیے ایسی و یسی لنک کبھی نہیں دبانا چاہیے گ کہتے کہ ایسی ویسے لنک وغیرہ پے بھی دبا دینے سے ہمارا کھاتہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ سب چیز سے بھی ساودھانی رکھنی چاہیے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کے مان لو کہ گھر میں کوئی آڈر آتا ہے تو ایسے بول دیتے ہیں کہ آپ کا آڈر آیا تھا و ٹی پی دے دیجیے تو کوئی لوگوں کو پتا نہیں رہتا یا پتہ ہونے کے بعد مان لو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی ویکتی اپنا و ٹی پی دے دیتا ہے تو ان کا بینک بیلنس خالی ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں کا بھی بہت زیادہ سب ساودھان رکھنا چاہیے کیونکہ فون پے دیکھا جائے تو لوگ بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں دن پہ دن نئی نئی چیزیں نکال رہے فراڈ کرنے کا اسکم کرنے کا تو یہ سب چیزیں
بالکل ہمیں موبائل فون کی کوئی بھی مطلب ترنت ہمیں جانکاری حاصل ہو کوئی تو ہمیں اس پہ ترنت دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں مطلب ساری جانکاریوں کو مطلب حاصل کرنے کے بعد ہی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ نا بہت زیادہ اسکم چل رہے ہیں آج کل ہر چیز مطلب موبائل فون پہ آنے والی کوئی بھی خبر وغیرہ صحیح نہیں ہو سک تی ہے تو کچھ جھوٹی بھی نکل جاتی ہے خبریں سوشل میڈیا پر اتنا مط لب آگے بڑھ رہا ہے کہ ا انسان سے دس قدم آگے چل رہا ہے سوشل میڈیا اور موبائل فون
آج کل دیکھا دیا فون بھی کافی زیاد اڈوانس ہو گیا تو اس کے لئے نہ ہو سکے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال وغیرہ کرنا سے حد سے زیادہ چلانے سے کافی زیادہ دکھائی جائے چھوٹے بچے کافی بھی مطلب کہ اپنے سمجھ کرتے رہتے سوشل میڈیا وغیرہ کا تو دیکھا جائے تو سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے تاکہ بچے دیکھنے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے چھوٹی سی عمر میں چشمے لگ جا ایک جگہ بیٹھنے سے موٹاپا بھی آ جاتا ہے کئی بچے کو ہم نے دیکھا ہے کہ کا فی ضد بھی کرنے لگ جاتے کہ فون ہوگا تبھی ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے یہ سب چیزوں کا بھی ہمیں دھیان رکھ نا چاہیے تے تاکہ بچے کو لت نہ لگ جائے فون وغیرہ کی
جی بہت بچے ہیں ایسے جو کہ فون میں مطلب دیکھتے رہتے ہیں پھر وہی بولتے ہیں اچھی چیزوں کو کم مطلب بچے مہیا ہوتے ہیں بری عادتوں کو جلدی پکڑتے ہیں بچے
بالکل
ایسے بچوں کو تو مطلب جو ہی بولتے رہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں وہی بولتے رہتے ہیں ہاو بیماریاں ہو رہی ہیں بچوں کو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بچوں کو بہت سارے سائڈ افیکٹ ہو رہے ہیں فون دیکھنے سے تو اپنے بچوں کو نا ہمیں صحیح سے تعلیم دینی چاہیے وقت وقت پے مطلب موبائل فون کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ صحیح سے استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تھوڑا کم دینا چاہیے بچوں کو ضرورت کے حساب سے موبائل فون دینا چاہیے
بالکل ان کے بچون کے بھی فون چیک کریں آپ کو فون چلانا ہے جو بھی تعلیم کی چیزیں چاہیے وہی دیکھنا التو فالتو چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے تاک بچوں کو لت نہ لگ جائے کچھ فون ایسی چیز ہوتی لوگ سوشل میڈیا تک دو تین گھنٹے تک بتا دیتے پتہ ہی نہیں چل چلتا ہے ایک کوئی جو کام کے لیے لیتے ہیں پھر سوشل میڈیا وغیرہ پہ چیز پر گھس جاتے ہیں دو تین گھنٹے کب ہو جاتے پتہ ہی نہیں تا جس کی وجہ سے اتنا ورک ہو جاتا ہے کہ اس سمے میں ان سے کیانا سارا کام وغیرہ کر سکتا ہے اس لیے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی فون کا استعمال کرو تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور سوشل میڈیا بھی اس ٹائم پہ کافی اچھا ہے کیونکہ زیادہ استعمال کرنے سے دیکھا جائے تو سمے کا ورتھ ہو آیا پھر کچھ نہ کچھ لنک وغیرہ آ جاتا ہے تو اس پر بھی دبانا وغیرہ
جی بس ہے ویسے نہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دیس ودیش میں کیا چل رہا ہے ہمارے مطلب اس میں کیا چل رہا ہے تو ہمیں ترنت سے جانکاری موبائل فون پہ حاصل ہو جاتی ہے دیس ودیش کی خبریں ہیں کوئی بھی مسئلہ اٹک رہا ہو اس کو بھی فون پے سولو کر سکتے ہیں تو مطلب ہمارے لیے فون بہت ضروری بھی ہو گیا ہے دیکھنا نیوز وغیرہ پہلے پیپروں میں پڑھتے تھے اب تو نیوز فون میں ہی آ جاتی ہے تو نیوز وغیرہ دیکھنی چاہیے کیا چل رہا ہے ہمارے دیس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے
وہ سب چیزوں کے لیے دیکھا جائے تو فون اچھا کر مطلب آپ کا فون چلانا بھی کافی سمے ورتھ ہوتا ہے
جی بسے وقت کے موبائل فون کا نا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہوتی ہے
میرے پاس تو آںی فون ہے آپ سے بات کر کے
شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ